ہیلو وعلیکم مھجان
وعلیکم السلام کیسے ہو
ماشاء اللہ دیکھ لگا سکے بجن
اور بتاؤ
جی آج ہم بات کریں گے منی کے بارے میں پیسوں کے بارے میں نا دیکھو بھجن کیا ہوتا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بار دن بھر رات بھر کام کرتے رہتے ہیں کس کے لیے پیسوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو جو مزدور ہوتا ہے نا مزدوری کرتا ہے تو وہ دن مہینے کے پندرہ سو کما پاتا ہے ٹھیک ہے کوئی پندرہ سو کماتا ہے کوئی ہزار کماتا ہے ڈیلی کے دیکھو کیا ہوتا ہے کہ
ہوں
جو ہمارے گھر کا خرچہ ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہم مہینے کے پندر ہزار کماتے ہیں ہمارا گھر کا خرچہ ہے بارہ تیرہ ہزار روپئے تو دیکو مہینے کے ہزار بچ پاتے ہیں آپ کو پتا آج کل کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے تو مہنگائی کے حساب سے سے دیکھو مزدوری بہت کم کم ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم مستری کا کام کرنے جاتے ہمیں ہزار روپئے دیتے ہیں اگر اس مستھی کے سھ میں بیلدا لگتا ہے تو اس کے پانچ سو روپئے تو بھ آج کل کیا ہوا ہے کہ دیکو مہنگی چیزیں اتنی ہو چکی ہے اور اب آپ نے دیکھا ہوگا جو کسن ہوتا ہے نا دیکھو جو کسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کھیتی کرتا ہے تو دیکھو اس کو ایک سال میں ایک ہی فصل مل پاتی ہے ایک سال میں ایک فصل مل پاتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ کیسے کرتا ہوگا جو آج کل آپ نے دیکھا بینک کے انیک چیزیں کھلی ہوئی ہے ہم لوگ جو بستا ہے ان کو بینک میں جمع کراتے ہیں تو وہ ہمیں جو سویدھا ملتی ہے نا وہ بینک کے دوارا ملتی ہے کیونکہ ہم دیکھو پیسے بینک سے اگر ہم لوگ جتنا بینک میں پیسہ جمع کراتے ہیں نا مسالہ دیکھو ہمیں اتنا ہی اگے لون مل سکتا ہے ہمیں پیسوں کی رقم پتہ چل سکتی ہے دیکھو پیسہ یہ چیز ہمیں پیسوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے ہمیں پیسوں کو بچا کر جانا چاہیے کیونک آنے والا ٹائم کیا پتا کیسا ہو کیا پتا ہمیں مزدوری ملے یا نہیں ملے پ ہر چیز سوچنا
جی جی جی جی آپ نے بہت صحیح بولا پیسے پیسے تو ہر کوئی کماتا ہے ویسے بس اس کو پیسے بچانے بھی آنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں بہت ضروری ہے پیسہ بچانا آپ اگر زندگی میں صرف پیسے کماؤ گے اور پیسے نہیں بچاؤ گے تو آپ تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے آپ کو ایمرجنسی ٹائم
جی
ایمرجنسی ٹائم میں آپ کو پھر وہ پیسے کا ضرورت رہےا لیکن آپ کے پس اس ٹائم ہوں گے نہیں پھر آپ کو ہاتھ پھیلانے پڑیں گے اس کے لیے پیسے بچانا بہت ضروری ہے
جی آپ جی آپ نے دیکھا دیکھو بھائی جان آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو دیکھو بچوں کی ایگزام جو ہم بچوں کو اس بیچتے تھ تو اس کی پیس دینیڑتی ہے ہمیں گھر کا راشن لانا پڑتا ہے لائٹ بل جمع کرنا پڑتا ہے تو دیکھو بھائیان ہماری تو بڑی انکم تو یہ نہیں کہ ہم اتنی سویدھا کو کر سکتے ہیں لیکن لوگ با کیا کرتے ہیں کہ تیس دن میں تیس دن کمانے جاتے ہیں آرام نہیں کر پاتے غریب لوگ دیکھو جتنا کماتا ہے نا اتنا کھاتا ہے جتنا کماتا ہے اتنا اتناھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بھ جان کیا ہو
کما رہے ہو ہاں بالکل آپ تھوڑے کما رہے ہو تھوڑے میرے ر محفوظ رہ پاؤ گے لیکن آپ وہی کما رہے ہو پورا اڑا دے رہے ہو
تو کیا بچائیں گے پھر آنے والا ٹائم آنے والے ٹائم پہ اگر ہم ایمرجنسی ہو گئی تو ہم پیسے کہاں سے لائیں گے ہمیں کوئی نہیں دےا نہ دوست دے گا نہ ہم پریوار کے دیں گے کیونکہ بھائی جل دیکو پیسوں کی اہمیت اس لیے ہونی چاہیے کہ دیکو ہم پیسوں کو بچا سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں کہ ہم نے پندرہ مہینے میں کام کیا ہمارے پاس چار ہزار بچے تو ہم نے چار ہزار بینک میں ڈال دیے ٹھیک ہے نا ہم نے پھر ہم نے دو مہینہ کام کیا دو مہینے کا ہم نے آٹھ ہزار بینک میں ڈال دیا بجن وہ پیسہ سرکشت ہے ہمارا کیونکہ ہم بینکوں میں دیکھو ہمارا پیسہ سرکت رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے ہم جو پیسے جس کی ہم لین دین کرتے ہیں نا اس سے دیکو آپ نے دیکا ہوا کہ آج کل کیا سموہ ہوتے ہیں دیکو سموہ سے پیسے لے سکتے ہیں ہم لوگ ہے نا لون لے سکتے ہیں بینکوں سے کی دیتی ہے بینک والے ہمیں لون کیونکہ ہم جب ہمارا ٹرزیکشن صحی رکھیں گے نا تو دھو آگے ہم م لے کام آ سکتا آپ آپ کو بتایا یار لڑکیوں کے جو لڑکیاں ہوتی ہے ہمارے گھر میں ان کے لیے دیکھو انیک یجنا ہوتی ہے ہم ان کے جب وہ اٹھا سال کی جتین لڑکیاںئے تو ان کو آ کو پت ہے کہ ان کی شادی کا پیسہ تو سرار دیتی ہے کیسے دیتی ہے کہ ہم جمع کراتے ہیں ہر مہینے ہزار روپئے کما جمع کراتے ہیں ان کے لیے تو ہوتا آئی ڈی ہو جاتی ہے وہ قسط ہو جاتی ہے
ہ جیسے کہ ہ جی بالکل اور ہمارے پیرنٹس اور چاہے کوئی بھی پیرنٹس تو اس کو تھوڑی سی رقم اپنے فیوچر اور اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی سیونگ کرنی چاہیے جس سے ان کو مشکل مشکل سمے پہ کام آئے اور اور ان ان کو کوئی تکلیف نہ ہو چاہے اپنے بیٹی بہو کسی کا بھی ا شادی
ج آپ نے آج کل دیکھا ہوگا بھائی جان کی زیادہ کر تویکھو ہر چیز مہنگی ہو چک ہے سونا مہنگا ہو چکا ہے دیکھو جو غریب آدمی ہے نا شادی کرتا ہے گب غریب آدمی جو شادی کرتا ہے نا وہ دیکھو ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے لے کیسے لے اگر وہ پیسے دیک ہر بندے کے بعس پیسہ ہوتا ہے لیکن جو مہنگائی ہو رہی نا وہ مارکیٹ کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پیسہ کما کر لاتے ہیں تو ہم خود کے لیے کپڑے نہیں لیتے ہمے بچیوں کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے لگتے ہیں دیکھو زیادہ کر ہم ہم پیسے کس کو دیتے ہیں ہمارے ممی پاپا کو دیتے ہیں کہ ممی پاپا کس کو دیتے ہیں کہ سب کو دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں شاپنگ کر لیتی ہے ہمارے گھر کی لیڈیز ہےیکھ مہگی مہنی شاپنگ کرتی ہے اور ہم نہیں کر پاتے کیوں کیوں ہمیں کمانانی فرصت مینا
جی ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ میں ہمیں
فیضول خرچے کم کرنے چاہیے زیادہ تر خاص کر کے اور چھوٹی چھوٹی کمائی والے جو شخص رہتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بچت کریں گے تو بہت اچھے سے اپنے گھر چلا سکتے ہیں
بھیا میں نے دیکھا ہے کہ میں دیکھو شو روم میں گیا تھا وہاں پر دیکھا کہ دیکھو وہاں پر ریٹیں فکس تھی مطلب میں نے دیکھا وہاں پر دیکھو کوئی بتیس سو کی چیز ہے کوئی ا ٹھیک اڑتیس سو کییز ہے کوئی تین ہزار کی چیز ہے کوئی دس ہزار کی چیز ہے تو بھ جتنیی لیتے ہیں نا تو مل لی چیز لی ہم غریب آدمی جاتا ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے تو وہ دس بار سوچتا ہے کہ اتنی چیزوں میں تویرے کیا پتا دس جوڑی کپڑے آ جائیںے کیونکہجہ ہر چیز ہمیں سوچنی پڑتی ہے اگر ہم پچھل خرچ کر لیں گے تو دیکھو آنے والا ٹائم ایسا ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دے گا ہم پیسوں کے لیے محتاد ہو جائیں گے اللہ کا شکر ہے دیکھو وین کہ ہم جتنے پیسے کماے ہیں بتانا چاہیے ہمیں کیونکہ ہم فالتو خرچہ کرتے ہیں نا تو اس چیز میں ہمارا کیا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے آپ نے دیکو گا بس کھلے ہوئے ہیں ہم اگر اس میں چاہیں تو ہزار روپئے کا رکھتے ہیں مہینے کے جمع یہ تین کیونکہ وہ پیشہامہ سلامت ہے وجن ان کو ہم جب چاہیں جب لے سکتے ہیں کیوں ایسے پیسے بچتے ہیں وجہ میں کیونکہ جی
یہ بات بالکل طریقے سے صحیح بولا آپ نے کام آ تو آدمی کم کما رہے جو آدمی غریب ہے اس کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے نہ کہ دنیا کو دیکھ کے چلنا چاہیے اور دیکھا اسک میں خرچہ نہیں کرنا چاہیے جتنا اپنا حیثیت ہے اوقات ہے اتنے میں رہنا چاہیے
جی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کسان کھیتی کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اگلا کمل تو وہ کھیت کے اندر سے نا تو اس کو یہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دھو مجھے اس چیز کے پیسے دینے ہیں کیونکہ دیکو ایک لاکھ کی کھیتی ہوتی توے نہیں ہے کہ کسان کا پورا پیسہ کسان بھی بستا ہے نہیں بستا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں بیج لاؤں گا ہے نا پھر میں کٹائی کراؤ گا اس کو نکلاؤں گا اس کو منڈی میں بیچوںا تو بھائی جان بہت بہت خرچہ ہوتا ہے کسان کے پاس جو بچ پاتا ہے تو کسان دیکھو اسی سے ہی دوری قتل کر پاتا ہے کسانش اتنی کسی کو نہیں ہے وجن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شیٹوں بڑے بڑے شہروں میں دیکھو بہت مہنگی مہنگی جیبوں میں کوئی کوئی گاڑی لے رہا ہے کوئی مکان لے رہا ہے ابھی دیکو آپ نے مکان لیا فلیٹ لیا خالی مکان لیا تو ماشاء اللہ دیکو اس کے پیسے بڑھتے ہیں ہمارے ابھی ہم نے کوئی چیز کی ت اس کی تو رقم بڑھ رہی نا بھ منافع مل رہا ہے ایسی چیزج جا
جی جی ہاں آپ اس کو بھاڑے پہ لگا دو گے تو آپ کو مہینے کا خرچہ پانی ہاں فکس ہو جائے گا
جہ آج کل کیا ہوتے ہیں آج کل کے تو کیا ہو رہے ہیں کہ ہر جگہ نا اپنے مکان میں لو اب دیکو ہم فالتو خرچہ کریںے شر تو کوئی چیز لے کے اگر ہم نے کوئی مکان لیا تو اس میں کرایہ دار رکھ لیے اگر کرایہ دار نہیں رکھے نا تو اس کو دیکھو اسی دیا ہم نے تو ہماری صاف صفائی بھی رہے گی اس کی ہر چیز سوچنا ہمیں
جی جی اور یہ آج کل کافی آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ پیسے بچت کرنا چاہیے لیکن اور آج کل کافی ایسا ہو رہا ہے کہ آج کل کے جو جنریشن ہے وہ آن لائن شاپنگ میں کافی زیادہ پیسے فضول خرچ کر رہی ہے اور اس وجہ سے پیسے نہیں بچا پا رہی ہے اور آج کل تو آج کل تو یہ کافی چیز آن لائن ہو گئی ہے جی جی جی
آج کل کی جنریشن
ہاں بولیے
لائن ہی کیا ہے شاپنگ کر رہی ہے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی بھجن آج کل کی کیا ہے دیکو فون پہ چلاتے ہیں نا وہ لوگ جو فون پہ چلاتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہی شاپنگ کر ہیں اب ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ فضول خرچہ جیسے کہ ہم بازار میں جاے کوئی چیز لیتے ہیں ہمیں ملتی ہے دو سو روپئے کی ہم آن لائن کرتے ہیں وہ ملتی ہے ہمیں ساڑھے تین سو کی تو بھائی ج زیادہ مہنگا ہے نا وہ تو جتنے ہم ان چیزوں کو بڑاؤو کو دے رہا دے رہے نا ابھی کوئی ویکتی ہمارے پاس اگر ڈیلیوری بوائے اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں وہ د وہ چیز ہمیں سستی ملتی تو مہنگی چیزیں ملتی ہے نا ان چیز سے اب آپ نے دیکھا ہوگے آج کل کیا ہوتا ہے کہ
ہاں
لگ ہم سےیے کہ جہپ کوئی غریب آدمی ہے اگر ایک پکا پ نہیں کا پاتا انا دن میں تا ہے تو دیکھو کھانا کھا کے سو جاتا ہے پھر اس کو صبح چنتا رہتی ہے کہ مجھے کام ملے گا کہ نہیں ملے گا دیو بھائیجن پیسوں کی اہمیت
جی بالکل ہاں ابھی آج کل کافی آج کل کے جنریشن بلنکٹ انسٹ مارٹ یہ سب یوز کرتے کی چھوٹے موٹے چیز بھی آنے گھر کے نیچے جا کے لینا نہیں چاہتے دودھ دہی سبزی اوربھی بلینکٹ سب منگاتے ہیں یہ تھوڑے غط بات ہے آپ فضول خرچے کر رہے ہو اس کو بچاؤ گے تو آپ کو کام آئے گا چلتے آپ سے بھشیہ میں
ب سب سے بڑی غلطی تو دیکھو ماں باپ کی ہوتی ہے جی سب سے بڑی غلطی تو دیکھو ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کو اچھی اچھی شکشا دیں گے نا تو بچہ ان چیزوں کو عمل کر پائے گا ہاں دھا ہے آپ نے ہر بچہ نا پچ پانچ سو روپے لے کے گھومتا ہے خرچ کرتا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کہا رہا ہے کوئی کیا وج یہ ہمارے اوپر رہتی ہے اگر ہم کھات ہیں تو پریوار کے سھ آنا چاہیے ہمیں فھر خرچہ تو کھیلا کرتے ہیں نا ہم تو دھو آپ کو پتا ہے پتس کس ہوتا ہے ہمارا
جی آپ نے بہت صحیح بات بولا تو چلیے ہم آپ
ٹھیک ہے بھائین السلام علیکم آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لا بدا آپج بھن